ہاں ببو ہلو
ا کیا
ہاں کیا کر رہ
ہ کیا کہتے ایک ٹاپک میں بات کرنا اس میں جیسے کہ کہتے رسی بھیک بول تو نہیں تو
ہ بولیے ہاں بولیے
کیا ریسی ہے ہماری
بنا گش بنائ نہیں بنائ نہیں ن وہ بولیے
گگوش کی ریسیپی جی بول تو
ہاں
یااد دن نا یاد نہیں آ رہا ہے وہ
کچھ بھی بول سکتے ہیں جو بھی ڈالیا اس پہ
ہ مناگیش کے لیے پہلے آپ آدھا کلو گوشت لے لیجے
جی
ہاں تھیلے اور گوشت کے ساتھ ادرک لہسن دہ دہ میںین ڈالیے
میرنیٹ کرنا ہے اس کے اس کو
نہیں نہیں ڈائریکٹ کوکر پشر کوکر میں ڈائریکٹ گوشت ڈال کے دہ ڈال کے ادرک لہسن کا پیس ڈال کے
بگار نبین
ہاں بگانا تیل ڈال کے فس سے فس سے اسٹارٹ کر د تیل ڈال کے گوشت تیل ڈال کے پیاز ڈال کے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیجیے آپ کے سواد کے انوسار اب گوشت ڈال کے تھوڑی دیر گلنے کے لیے لگ گئی تھ پھر ایک پیس بنائیے جس میں جار میں پیاز ٹماٹر کی جتنے بھی آپ کو چاہیے ہوتے دہ ہری مرچی ا املی کا تھوڑا دانہ ا
املی بھی تاننا کیا
نہیں نہیں انلی آپشنل ہے
ہوں اچھا اچھا
ہ خطمید زیادہ ڈال زیادہ ڈال کے پیسٹ بنا کے کہ سالڈ میں ایڈ کر دی
ہاں کیا کہےد ن فرس بول ریپٹجے کنان ا
ہوں
وہ پیسٹ کے لیے کیا کیا رہ ن
پیاز آدا پیاز ہاں پیز ہے چار ٹماٹر میر بہت سارا ہری مرچھی دہ ڈال کے پیز بار لیجیے
ہاں
میں نے اس سے پہلے بولا تھا نا تیل پیاز جو ہم نے ادرک روشن کے ساتھ پریشر کوکر میںیرکھھ تھا آ وہ آپ اس میں پس میں ڈال کے تھوڑا ہلدی مرچی دھنیا کالی مرچی زیرا پن بال کے مج دی تھے
ہ تو پس دام ن
پس تال کے بوج
ہاں اچھا اچھا وہ اگر آپ فرائی کر کے آنن فرائی کر کے ڈے تو اور بھی سواد آئے گا نا
اگر آپ کو چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں ا نہیں تو ایسے چلتا فڈ آن کےس تھوڑے بڑک ہی ہوئے گے ادگر
اچھا اچھا
اگر آپ کو چاہیے تو آپ اسموکی فلیور دے سکتے
ہاں تم نے کیا
میں نے نہیں دیا بنا وش کا مطلب بنا بھنا ہوا گوشت میں آپ
ہاں سی بات سی بات ہے جی جی جی
آپ کو کاجو بھی تھوڑا چاہیے تو کاجو بھی ایڈ کر سکتے ہیں
ہمم صحیح بات صحیح بات
فمیٹیکسچر کے ل
ہاں
تو آپ کل بنائیں گے یہ
ہاں انشاء اللہ ٹرائی کروں گی اور کچھ بول رہی تھی اور ایک ریسیپی بول رہی تھی
شیخ جو میں نے کل بھیجا تھا آپ کو وہ بنائے کیا آپ
نہیں گوشت ہڈی کا ہی بچا ہے ابھی ختم ہو گیا ہے گوشت
ہاں آپ دکان سے لے لیجے
شیخ کے لے
شیخ کے لیے
انشاءاللہ ٹرائی کروں قیمہ ہے
ہ کما میں اتتا اچھا نہیں آئے گا
گوشت ہی ڈالنا ہے کیا
گوشت ہی ڈالنا ہے ایک کلو گوشت ڈالیں گے تو اچھا آئے گا پیسنے کے لیے جو پیسنے کا لیے آتا رہایں وہ تو آلریڈی پیسا ہوا ہوتا ہے
وہ میں نے بتا وہ میں نے بتایا نا وہ مدیحہ کے لیے
گفت
ہاں گفٹ گفٹ
ا آڈر کر دیجیے آرڈر کرڈالے
ہاں نہیں ن ہو سب وہ چ ڈ ڈنر سٹچ دیکھ ل ہوں
ڈیڑھ ہزار کا تو انجیکشن بھی آیا ہے اب
ہاں وہ بھیچ دیکھے نا پی جین کا
ہاں وہ اچھا
وہ اس کا بٹن کا ہے نا
کیا کرنا و و گس کہیے نہیں نا کیا بی
کیا کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں بٹن
دھا سر آپ کو تھوڑا زیادہ ہی بجٹ ہو جائے گا
فائیو ہنڈریڈ سے ہے تھازینڈ آ گئی کیونکہ ابھی تو پیسہ ہے نہ کر کے
ہ پیسہ ہے نہ کر کے اڑانا نہیں چاہیے کبھی بھی
کیا کیک ہی میں آڈر اچھا شاپ سے ہی بھیجتا آ رہا تھا یہ کیک اس پ سے آڈر دے دے دیا وہ ایک بوٹل ہے نا ایک گڑی ہ اب وہ یہ کیا وہ بوٹل بوٹل وہ سکس بوٹل وہ سب ا چاچیےر
ہ کتنا پڑے آپ کو وہ
ون سکسٹی سکس
سکس کا کو تھے ون گ
ہممیک تندے دلن گے کررک
ہاں ویسے دے امی کا فریج میں بھی رکھ کیا بھی
ہ امی کچھ لو بول رکھ چی سو وہ لے لو امی اچھا ہے نا اچھا اچھا آ کر بول رکھے لے نا آ کر بولے
ہضر ا کھاڑا چل جان رہا اسکول کو کیا کرے اس کو باٹل اس کے باٹل
کون توچ دیکھ بھیجی رہیں گی کر سوچی میں گرین بٹر اٹھا لک آیا تھا نا وہاں سے
سا وہ تو کڑتا نہیں تو نہیں میں تو د نیا تھا ہے رپہ دے سر دن چلان دے چھ اسکول میں جب کہیں وہ کھڑا ہو تو بیگ میں
ہ ہ ہاں کاں لگ جتا ہےج
بد بیگ گ آت اللہ کگتییک
ہ ہ کوڑ کانل جات جاتات کرھر جائے نہیں نا
جول سیینٹین ایٹی نن بک ہوگا
ہلو بولس نہیں دیکھ پوچھے تب بولتی ہے دیکھ مہرانا ہاں ہوں مران کےلاس نا
ماں حیرا بچ ان کہا نتی کاا وہ ہمارا لگژوری اے سی و اے سی اس میں جاتی س آواز کتنا ڈرتی ہے
نہیں ستاتی نا دوسرا جگہ پرا ستاتی نا کیا معالم ہوتا کر کو سبلہ لگ جانا کر کو
نے
ہاں
رنگی نہیں اچھا ولہ ہے وہاں پر اچھا کھیلنا کرنگی دوسرے جگہ کھیلنا کو نہتیلی گی میں بھی کہ ستا سونے ستتی سو
بچچا وگ بلا لگ گیا تو تم کا کا ٹائم وسٹ
ہ پورے جنے ب چمگلہ لگاٹیس
فون کون جاتات سر
کیوں تھے بب نہیں ہے
نہیں ب فن بن جاتات سا م د ہارو سا کا بوللا چے نا ان
نہیں کزر ت ہا تیس
آ ہاں انمکی بچے گت کل لک
ہاں پورورے ام خالی
ت تو بھی ہےنا نکلا ج
ہاں جا دیوانی و س کو تو چھوڑ د کو وہ یک راؤ ٹراولس کر کو ہے اس میں ہاں اذارا ہلو توفن گار پچک کوڈے کہ جاپ پورا ٹول گٹ پورا ملا ک کت کررپ
گوگل میپ
ہاں
ہوں
پلس پر چار ہزار بول ہے ہم
یہ ایک جن دو جنے ایک ہوا
پرائے کو دو جنے گ فورٹین سیٹر کا وہ کار لگزی کار ہیلو لگزی وہ یہ ہے نہیں کہا ف فور تھازینڈ تین دن چار دن کو
ہو و نینام
ل کی چودا کی کو
کتا ہوتا سکسٹی ڈوائڈ بائی ٹو جی سڈ ب فٹی ف
دس دس ہزار ہوتا سب کو کار کا ایکچ
پ نہیں نہ دس ہزار میںکڑے کہ ن ج آفا جات
ا س روم کاا کونے کر گ خالی بس کا بولیسو تو کیا خالی یہ سمجھ
وہاں سے بھی پورا جگہ بھیلا لگ جاتا ن
مع سے س بھی ل ہ جان گ مال بتا خوش
ہ ہ
ا
ہ ہان کے نگ بولی تر بلی کیا ہان اچھا کرلتے ہی نہ کر انجوائے کرتے ہی نہ کرتے
ہ روم کب پچاس چار ہزار وا چ
ہ ارلا کتا
پچاس ہزار کی
ہاں
چار دن
ہ اچھا اچھا ایک دن کو کتنا ہوتا ہے تھا بارہ ہزار ایسا
ہاں ا چاہ گ روم تو یہ تو گھر پانچ روم کا گھر پانچ بیڈ روم کا گھر
ہ پکانے پکا جا
پسسو انڈکشن ل وہ
ہاں ہ
ہ
اچھا اچھا
ہاں سرسو
ہوگا ٹ منٹسا
ہاں
ہوں
اس میں تو بات کرے تو م جام آگے گ ت بھی
ہاں تجھے مے ہزار آتا رہتے تھے پان سو
ایگزامپل دس کے دساتارا تو پانچ روپئے پ س کاا ہ ان بول
نہیں ماں ایک ہزار دو سو کرے سر ایک گھنٹہ کو کیا حساب سے پیسہ آتا ہے سمجھ میں آتا نہیں
دوسرے جگ ایک پرشن آ تھا گتا آ کرر
وہ شگف تک پوچھنا
ہوں
اچھا اچا